ٹھیک ہو
ہلو
ہاں ٹھیک ہو مجھے آ رہی ہے آواز مجھے ہے نا مجھے نہیں نا ایسے آپ کو نہیں ہے اس کا نمبر
مجھے فون میں میں کیسے نکالوں
فون میں نکالو نا آپ جیسے نکالتے ہیں سب ویسے ہی نکالنا ہے لکھو سیون زیرو فائیو ون تھری فور سیون سیون جیرو ون سیون سون جیرو وان ہاں اور سنا
ہاں بس ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو ہیلو
ہاں ہیلو ٹھیک ہو ہاں کیا بنایا آج کھانے میں
ابھی انڈا لایا بہن چور نے
کیا ہوا گا لیں نہیں دیتے یہ پھر رجکٹ
نہیں یہ پورا غصہ کر غصہ کھولتے ہیں ہمیں
اچھا غصہ چڑھاتے ہیں
غصہ دلاتے ہے اور کیا
اچھا اچھا آپ کو بھی غصہ آتا ہے
نہیں میں کہاں انسان ہوں
نہیں آپ کہاں ہو انسان
نہیں کہاں اگر میں انسان ہوتی تو مجھے کہاں ایسی قدر ہوگی
آپ کیا بول رہے تھے مجھے کچھ مشورہ تو
ہاں اور
اچھا اس نے کیا آپ کیا آپ لیکن کیسی انسان ہو قسم سے میں نے آج دیکھا آپ نے مجھے پرسوں فون دیا آپ آپ نے مجھے زار پار کیا کہ اس سے فون لے لو پھر مجھے بول رہے کیا اپنے کو نہیں نہیں سنو س سنو سنو نہیں نہیں آپ نے بولا یہ ویٹ کر رہا ہے پلیز فون لے لو
تھ مجھے لگ رہا آپ بولو گے اس کو ابھی مت آیا یہاں تو سب لوگ ہیں اس لیے میں نے آپ کو دی
نہ نہ نہ میں نے اس کو بولا صاحب اس نے بولا میں ویٹ کر میں نے تمہیں بولا اس نے مجھے بہت کال کہ یہ مجھے بول رہا ہے فون کا کیا کرنا ہے آپ نے بولا پلیز لے لو فون پلیز لے لو پھر میں نے آپ کا فون لیا نا پھر میں اندر بیٹھی تھی میں کر رہی تھی ڈی ایس سیز میں کام کر رہی تھی
کس کو کال آئی کسی کو کال آئی نا بات کرنا
جی پاپا کو آئی کال تو میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بولا میں نے بولا لینا ہے آپ نے بولا ہاں
نہیں اگر اس کے پاس ہوتی نا سم تو مت ہوگی مجھے ٹینشن اس سے میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے تو میں کرتی ہوں کال پہ کال
سنو میری بات آپ آپ پھر میرے نمبر سے کال کرتی ہو یہ مت بولو آپ
ہاں وہ کرتا تھا نا وہاں سے اگر تو بولی کہ مجھے فون ذرا سے تو پھر وہ کہاں اس لیے اس نے مجھے فون میں نے اس کو بولا ایک بار تنزیلہ مجھے نہیں دے رہی فون مجھے مت کیا کرو فون پھر اس نے بولا چلو ٹھیک ہے میں لاؤں گا آپ کو فون
بات وہ بات تو ٹھیک ہے وہ تو مجھے آ رہی ہے سمجھ لیکن کم سے کم کم سے وہ تو پھر مجھے ہی سمجھے نا برا کی یہی مجھے اس کو میں نے پرسوں غصہ کیا آپ کو پتہ ہے پھر اس کو برا لگا تھا میرا یہ تو اچھی بات نہیں میں جو آپ بول سکتی ہو وہ میں نہیں بول سکتی اس کو ورنہ میں نے اس کو کتنی بار انکار کیا کہ میرے نمبرس پہ کال مت کیا کرو آپ اچانک سے کال کرتے میں سب کے سامنے ہوتی اوپر سے آ ج یہ جو جیو کا فون ہے اس کوتمہیں پتہ ہے اس کو سیدھے نام چڑھتا ہے کتنا مشکل ہوتا مجھے پرسوں دیدی دیدی نے دیکھی کال آپ نے دیکھا اس نے مجھے کیا بولا اب آپ اس میں ساتھ اتنےنے لگے ہو اس نے مجھے اتنا مینو اس نے بولا ہاں مجھے پتا کون سی فرینچ مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی میں آف کے لیے یہ آار بھی ہوں یہ سوارنا اتنا نہیں ہے اور کو تو خود پاتا ہے نا
مجھے پتہ ہے اور ڈانٹ کھتی ہو میری وجہ سے
کتنی بار میں نے کتنی بار میں نے ڈانٹ کھایا ایک تو آپ کی بڑی بہن سے دوسری آپ دوسری بہن سے بھی گھر والو مجھ سے بھی کتنی ڈانٹ کل مجھے چاچی نے بولا جس دن میں نے فون لیا اس دن چاچی نے بولا تین بار آپ کیا گھوم رہی ہو روٹ روٹ آپ کے یہاں سے گھوم رہی ہو آپ کو دماغ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میں آپ کو بھائی کو بولوں گی میں نے بولا کیا بولوں گی بھائی کو میں نے بریانی ا میں نے بریانی آڈر کی میں اسی کا ویٹ اس نے دیکھا نا اس کو اس کو پھر سیدھے شاق ہوا میں نے بولا میں نے ب بریانی آرڈر کی پھر جب بریانی والا آیا نا باہر پارسل لے کے قسم سے وہ وہاں پہ اس کو دیکھنے آئی اس نے اس کو بولا آپ کیا کر رہے ہو یار یہ کون ہے مجھے بولنے لگی کون ہے میں نے بولا میں نے بولا پیچھے پڑھو اس کو کو وہ بیگ اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کمپنی کا میں نے بولا کمپنی کا نام پڑھو اور بولو یہ کون ہے آپ کو دماغ ٹھیک ہے
ہے اس کی بیٹی تو کیا کچھ نہیں کرتی ہے یا خود کیا کرتی اس کھری کے ساتھ ہے اس کو
ہاں خود ٹکر لے ٹکلے کے ساتھ ہ آپ کو پت خود پہ کوئی نظ نہیں رکھتا اپنی بیٹی کو پہ کہاں وہ نظر رکھتا یکی اپ کو پتہ مجھے پرسوں کیا بولا اس نے ڈی نے مجھے کیا بولا اس مجھے بولا مہربانی کر کہ تن مہربانی کر کے ایسا مت کیا کرو میں نے بولا کیا میں نے کیا کیا اس نے بولا آپ آپ کی فیملی آپ کو خود پتہ آپ کی فیملی کیسی ہے میں نے بولا ہاں وہ تو ٹھیک اس نے بولا فزو ڈی نے مجھے بولا ڈی نے دانی نے نا دانی بولا بولا آپ کی فیملی پتہ ہے کیسے ان مسئلوں میں مت پڑا کرو آپ کو پھر خدا کے بغیر اس نے مجھے بولا خدا کے بغیر سے کوئی یقین نہیں کرے گا جب آپ کی بہن ہاں اس نے مجھے بولا یہ کیوں پڑھتی ہو ان مسئلوں میں تم مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آپ کا میں نے بولا میں نہیں پڑھتی ہوں ان مسئلوں میں لیکن اب انسان مجبور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے ایم نے کتنا ڈانٹا آج اس نے مجھے آج کتنی ٹائم بعد کال کی تو میں پتہ جس دن ا اس نے تو میں فون لیا تھا تب سے اس نے مجھے آج کال کی ہے اس نے مجھے اتنا کچھ سنایا قسم سے میں سیدھے پاگل ہو گئی تھی تھی اس نے بولا آپ آپ کرو کرو ان مسئلوں میں بات پھر اچھا کرتے ہیں تمہے سب ڈانڈتے ہیں وہ میں نے بولا کیا مطلب ہاں ہاں یہ ہماری قسمت خراب کیا ہوا
زیادہ تھی نا یہاں تجھے پتا ہے پہلے کیا اس نے الزام لگایا جب اس نے مٹھائی وٹھائی کھائی پھر کیا بولا ہاں مجھے سا ہاں بہت کچھ کھایا اس تو پھر مجھے پکاڈ لیا
میں نے مت میں نے ہمیشہ مدد ہی کی ہے سب کی لیکن میرا نہیں لگتا ہے کس کا
جو انسان کسی کو کام اتا
میں نے کتنا مار کھایا ہے قسم سے ایک تو مار مار کا چھوڑو اور دوسرا میں نے سب کی ہیلپ کی لیکن میرے ٹائم پہ سب باگ جاتے ہیں شان اس میں میری واٹر کی بوٹل تھی وہ ذرا باہر نکالو مجھے پیاس لگے ام بیچ بیچ میں آتا ہے لاؤ تمہاری ماں کو شرم ہی نہیں آتی ایسے کپڑے نکال
تو بات تو کال کرنا پھر آ
اچھا میں کس پر سے آپ کو کال کر
پاپا کے نمبر پہ کہنا کوئی بات نہیں رکھو ایسے ہی اور
ہاں آپ کیا پکا رہی ہو آپ کیا پکایا آپ نے کیا پکائی کیا پکا
انڈا
اچھا ہم نے بھی آج انڈا برجی بنائی تھی تھی ہم کو وہ سالن تھا نا سجاتا کو میں نے کال کی نا پہلے وہ بول رہی تھی ہاں اس نے بولا میں نے یہ پکایا تھا شملہ مچراگن اور ٹماٹر میں نے پکائے تھے میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے اس نے بولا کہ اب ہم نے چائے کے ٹائم چائے نہیں پی ہم گئے مجھے مرچی کا جو یہ ہے نا تڑکا وہ مجھے آنکھوں میں لگ گیا مرچی کا تڑکا مجھے یہ فین ہے نا آن فین کی وجہ سے کچن کے سائڈ سے یہاں کاؤنٹر کے سائڈ سے یہاں تک آ گیا مرچ کا تڑکا
اچھا اچھا اور
ہاں آپ کا ہاں مجھے دونوں سے آ رہی آپ
اچھا اچھا ہاں مجھے بھی آ رہے مجھے ایک وہ تھا نا نیچے
کوئی بات نہیں پھر بھی آج دیا پر نیچے رکھو پھر کرو باتن کوئی مثلا نہیں ہے میں نے بولا پھر اس نے بولا کہ میں نے پکایا تھا وہ تو جب چائے کا ٹائم تھا ہم نے چائے نہیں پی میں نے بولا کیوں نہیں پی چ بولا ہم نے لیز اور جوس لایا تھا ڈیو لایا تھا تو ہم نے وہی پیا پھر خورشید نے مجھے ہاں میں نے بھی بولا اچھا کیا پھر بولا خورشید نے بولا کہ بھوک لگی کچھ ٹائم بعد وہ چھوٹی چھوٹی بھوک لگتی ہے نا اس نے بولا
ہاں روز دیہان
ہاں ان کو ہے نا کھانے کی وہ عادت تو کہاں بھوکے رہ سکتے ہیں بولا کہ اب ہم نے میگی ہاں بولا اب ہم نے میگی لائی تو میں نے میگی کی میں نے دیکھا کچن میں کچھ گندی سمل آ رہی ہے تو جب کچن میں گئی تو میں نے سب جگہ چیک کیا یہ کہاں سے گندی سمیل آ رہی رہی تو وہ سبزی سے سبزی سے آ رہی تھی سبزی خراب ہو گئی تھی جو اس نے پکا
کی سب سبزی
وہی نا ٹماٹر کی اور شملہ مراگن کی سبزی بنائی تھی اسنے اس نے بولا کہ وہ ایک منجولا تھا ایک پتیلا بھر کے تھا وہ پورا خراب ہو گیا میں نے وہ ایسے ہی پھینک دیا بچاری کہہ رہی آپ بول رہی تھی کیا ہاں کیا کرتی اس کو بھی بچاری کو مت ہے فریج تو خراب ہو جائے اس نے میں نے پھر اس کو بولا آپ کو اس کو کرنا تھا ایک اسٹیم لانی تھی تو وہ خراب نہیں کرتا
میں نے بھی اس کو بولا تھا وہ حسینہ دے رہی تو اس نے نخری کی نہ اس کو پتی مت اچھا ہے وہ اس کو خود بچاری کو پجے میں
بول رہے آپ بول رہی تھی میں م انٹر کہ ونٹر میں لاؤں گی ونٹر میں میں لاؤں گی
ونٹر میں تو سستا ہوتا ہے
وہی بول رہی تھی ونٹر میں سستا ملتا ہے میں ونٹر میں آب لاؤں میں نے بولا ٹھیک ہے اور بول رہی تھی کہ اب میں پکاؤں گی آلو دو میں پکاؤں گا اگر اس نے اس کو ایک سٹیم رکھ رکھ کے رکھی ہوتی نا دیکھ رکھی ہوتی نا تو وہ خراب نہیں ہوتا اس کو پھر
ہاں اس نے ما اس نے صبح سے اگر گھر سے تیار کے اس کو پھر ابا اب لام نہیں ہوگا
ہاں اس کو ایک اوبال لانی تھی اس میں اگر وہ ایک اوبال لاتی نا تو
خراب نہیں ہوتا ہے
ہاں ہاں اگر وہ ایک ابر لتی نا اس میں تو پھر وہ خراب نہیں ہوتا ہاں وہ تو صحیح بات ہے اور
ہم کہتے تھے نا اپنے گھر میں ہمیں بھی مت ہے
ہاں وہاں پہ بھی مت ہوتا ہے زیادہ تر ورنہ اس کو وہاں پہ کتنی ٹھنڈی ہے اس کو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے وہاں پہ اس کو نہیں ہو گی وہاں پہ کرا وغیرہ کچھ بھی لیکن وہ خود کرتی ہے تو پھر ہو جاتا ہے خراب اگر وہ ایک ایک ابال لاتی اس میں ایک بوائل اس کو لانا تھا اس میں
بار دو بار ایک بجے بھی شام کے ٹائم
آپ لوگ کو بھی ہوتا وہاں پہ فریج تو اچھا ہوتا
تو کیا ہمیں مات ہے پے
آپ لوگوں کو بلانا تھا آ کو ای ایم آئی پہ لانا تھا قسطوں پہ لانا تھا ایک فج
بہ دینا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھو اس والے پہ کرو کر یہ ہو گیا کمپلیٹ فرزان فرزان کے والے کو اور سنا